اللام علیکم کیسے ہو سب خیریت ہیں
بس بڑھیا آپ سب ٹھیک ہے
ہاں ہماریے آف سب خبت ہے اللہ تعالا کی دعائ ہے
موسم کے حس
موسم بارش جیسا ہے بارش سے رہ میں دو دن سے
ٹھیک میں سوچ رہا تھا آج ہم سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ بات کریں ٹھیک ہے
ہاں
سوشل میڈیا آج کے دور کی سب سے مشہور اور طاقتور ضرورت بن چکی ہیں ہر عمر کے لوگ چاہے بچے ہوں نوجوان اچھے ہو چاہے بڑے ہو سب سوشل میڈیا کا ہی یوز کرتے ہیں بالکل صحیحات موبائل فون اور انٹرنیٹ کی ترقی نے دنیا کو ایک چھوٹی سےی گاؤں بنا دیا ہے جہاں لوگ چند لمحوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں اگر لوگ کہیں پر ب ہو وہ سوشل میڈیا کے دوارا رابطہ کر سکتے ہیں آپس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان صرف اپنے اپنے شہر یا ملک تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے دنیا کہ لوگوں سے بات چیت معلومت اور تبدیلی اور دوست کر دوستی کر سکتے ہیں ہم ہر ہر ایک ملک میں کال یا کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کچھ بھی نیوز ہم حاصل کر سکتے ہیں ستے ہیں کسی بھی ملک کی سوشل میڈیا کے دوارا
جی صحیح فرما رہے ہو شو ہے سوشل میڈیا تو کہ ہے
رتا بن گیا ل پرائز کے بنا تو کچھ ہے ہی نہیں
بک صحیح کہا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ر ت کو کو آسان بناتا ہے پہلے پہلے دور رہنے والے رشتتے داروں یا دوستوں سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا مگر آج ویڈیو کال آواز اور پیغامات کے ذریعے ہر وقت رابطہ ممکن ہے پہلے زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ چٹھی بیچ رہے تھے اس کو پانچ یا چھ د ر پے آج آج کل گیا ہوتا فون کرتے ہیں دس ایک مٹ میں سب کچھ بات یا کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے کچھ صحی کہا اسی اس سے محبت اپنائیت اور رشتوں کا کو مضبوطی ملتی ہے لوگ اپنی خوشیاں غمیا اور یادیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں
ہوں
ہوں صی گ ڈ ہر ایک بات ہم کسی بھی رشتتے دار سے گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں پرانے زمانے ہوتا تھا کہ جانا پڑتا تھا رشتتے داروں کی ح یا چٹھی بھیجنی پڑتی تھی آج کل ہم گھر بیٹھے ہی کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا تعلیم کے معاہدے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل بیچز پکڑتے ہیں یا یوٹیوب پر پڑھتے ہیں سوشل میڈیا ہماری بہت مدد کرتے ہیں اس کے بارے میں تل پم تال پم طلبہ مختلف درسی مواد لیکچر کتابیں اور تجربات حاصل کرتے ہیں
جی میں ترمال س فرما رہی ہوں
اگر کسی طالب علم کو کوئی مشکل سمجھ نہ آئی تو وہ چند لمحوں میں اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی بھی بچے کو کوئی اپک یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ تو وہ سوشل میڈیا کے دوارا وہ حاصل کر سکتا ہے وہ سالو کر سکتا ہے اسی طرح
ہاں زندگی کا بہت اہم پارٹ بن گیا ہے
بالکل
کچھ بھی کر لو کچھ بھی ریسیپی ل دگ لو کچھ بھی کر لو چیٹ چیٹی بھی تو کچھ بھی دیکھ لو کچھ بھی سیکھ لو آن لائن کلاس لے لو آن لائن شاپنگ
شاپنگ کر وہ
ٹکٹ بک کر دو فلائٹ بھی بک ٹکٹ بک کر دووں سب کچھ مطلب کہ
ا بالکل صحیح اسی اس طرح علم
ان کی بچت ہوتی ہے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے
ہاں بالکل صحیح گ اس طرح علم حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا ہے کاروبار کے لیے بھی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے چھوٹے اور بڑے تجار اپنی عائشہ کے ت تشہیر کرتے ہیں اور نئی گراہک حاصل کرتے ہیں آج کل کیا ہے کہ جو اگر کچھ ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم وہ پرموٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جس سے ہماری خریداری بڑھ سکتی ہیں کچھ بھی اگر کسی کے پاس دکان یا کچھ کاروبار ہو ہوتا ہے وہ اس کی پ پرموشن کر تا ہے تو کا اس کے خریدار بڑھتے ہیں وہ اس کے خریدار کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے وہ چیزیں اور اس کی خریداری اس اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں
اس کی وجہ سے کاروبار میں اس کی وجہ سے کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور لوگ کو روزگار کا نیا موقع ملتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں پر کوئی مزدور یا کوئی بھی جاب ہو وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا اگر کسی بیچارے کو ضرورت ہو تو وہ وہ فارم یا کچھ بھی ب دیتا ہے جس سے اس کو نوکری ملتی ہے یہ بھی سوشل میڈیا کا بہت بڑ سب کچھ کر لیتے ہیں س ف اگ کر لیتے ہیں
پڑھائی کر لیتے ہیں فون سے کھانا بنا دیتے ہیں سب کچھ شاپنگ وغیرہ
وغیرہ مطلب کہ پورا
جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ساری فون سے ہی ہو رہی ہے
بہت سے افراد گھر بیٹھے کر سوشل میڈیا کے کے ذریعے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اور اچھی آمدنی کے کما رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے بہت سارے لوگ جو غریب تھے جو
یو ٹیوب پر انسٹا پر فیس بک پر ویڈیو بناتے ہیں پیسے کی ارننگ کرتے ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں وہ مہینے کا دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپئے کماتے ہیں
بالکل صحی کام بہت سارے لوگوں کی آرتھک استتی بھی اچھی ہو گئی ہے ویڈیو بنا کے بلاگ بنا کے یہ بات صحیح کہی آپ نے سوشل میڈیا تفریح کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں لوک گیت ڈرامہ مزہ یا ویڈیو تصویریں اور مختلف دلچسپ مواد دیکھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں اس سے ذہن اس سے ذہن تھکن کم ہوتی ہے اور انسان کچھ دیر کے لئے روزمرہ کی کی مصروفات سے دور ہو جاتا ہے سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس سے لوگ مصروف ہوتے ہیں دن بھر ٹائم پاس بھی ہوتا ہے اگر کوئی لوگ کو کوئی لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں اس کی وجہ سے جی جی لیکن ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کے بھی کچھ نقصانات ب ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ وقت کا ضائع بن سکتا ہے بہت سے لوگ
گھنٹوں تک موبائل پر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کم اور گھر کی ذمہ داریاں بطس متاثر ہوتی ہیں
مطلب کہ ایسا ہوتا ہے بچے وغیرہ ہوتے ہیں اتنا فون چلاتے ہیں کہ مطلب کہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ مطلب کرنے کو من نہیں کرتا ان کا آلس آ جاتا ہے ان میں فون چلااتتے چلاتتے ہے نا اور ان کے فائدے بھی ہیں بہت سارے اتنے فائدے ہیں ہم نے ان پہ بات کر ہی لی ہے فائدوں کے بارے میں تو اس سے مائ ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ روز نیا نیا ہی سیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا سے پر ہمیں اس کا اتنا یوج کرنا چاہیے جتنا کہ ہمیں آپ تو اس میں اتنا زیادہ جتنا گھسو گے اتنا پھنسو گے جیسے کہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے ج ان پر بلاگ وغیرہ بناتے ہیں تو جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن چلی جاتی ہے نا تو وہ چوری وغیرہ کرنے آ جاتے ہیں گھروں میں یہ بول دیتے ہیلو ہمارے گھر میں آج کوئی نہیں ہے ہم اکیلے ہم لوکن لا کے ڈال دیا جو فروٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر گھروں میں آ جات چوری کر لیے جاتے ہیں بچوں کو کڈنیپ کر لیے جاتے ہیں بہت سارے غلط کام چل رہا ہے نا بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہے اور ہمارا ڈاٹا انٹری چوری ہو جاتا ہے جیسی کوئی لنک آئی ہم نے اس پہ ٹچ کر دیا ویسے ہمارا ڈاٹ چوری ہو جاتا ہے ہیک ہو جاتا ہے فون
بالکل صحیح کہا وقت کی قیمت کو سمجھنا اور سوشل میڈیا کے محدود استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور سوشل میڈیا کو ہی یوز کرنا چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہو فضول یوز نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کی وجہ سے
وہ تو ہے
سوشل میڈیا کی وجہ سے ب جووٹی خبریں بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہیں کبھی کبھی لوگ کبھی کبھی لوگ بغیر تصدیق کے کوئی خبر یا ویڈیو آگے بیچ دیتے ہیں جس سے اف غلط فہمی اور فساد پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے ہر خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلی پھیلتی ہیں جس ہم اچھے سے یقین کرتے ہیں لیکن ہمیں
یقین کر لیتے ہیں اور مطلب کہ جو باتیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہیں جیسے کہ اے آئی چل رہا ہے اس پہ کیسے کیسے فوٹو بنا دیتے ہیں کتنے
بالکل صحیح کہا آپ نے نہیں وہیں نہا ہمیں پوری جانچ کرنی چاہیے تاک بھی اس پر یقین کرنا چاہیے تبتک میں یقین کرنا چاہیے آج کل تووگ ایسے ہی یقین کرتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں اے آئی پر اور یقین کرتے ہیں
ہوں ا آئی والا فوٹو ہوتا ہے نا تھوڑا بڑاسا ہوتا ہے تو اس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہی والا فوٹو ہے
بالکل صحیح کا
ہوں
اقور بڑا مسئلہ تنہائی اور عدد بن بن جانا ہے
ہوں ہوں
کہ لوگ اصل زندگی کے رشتوں سے زیادہ موبائل کی دنیا میں مسوع
ہاں موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں نہ گھر والوں سے مطلب نہ کسی سے مطلب
یہ ایک یہ فون کا یہ ایک ایڈکشن بھی ہے کچھ لوگ کچھ گیمز کی وجہ سے خراب ہو گئی گیمز کی طرف ہو گئی پھر وہ دن بھر اٹھتے ہی نہیں وہ ہے اسے ایسی ایڈکشن ہو گئی جو ان کے اپنے کام تھے وہ وہیں پر چھو
چلو ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے بات گپتگ کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ اللہ کریں گے تو پھر بات کریں گے
مجھے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا ل بات کرنے کو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ